ا
ن وینا
وعلیکم السلام ر اللہ کیا گ اس پہ کس پہ نہیں اس پہ ہی لگیا نا اپنے دوسرے والے پہ میں نے جو ابھی بھیجا ہے
ہاں ہاں اس پہ لگا
اچھا اچھا اور جناب سب کے رہےتےناؤ
بس جناب آپ سنائیے آپ کی آازان آپ سائیے
بہت بڑی ہو جناب سبف رت میں ہے اور کیا یہی چیز ہے
ہاں جناب سنائیے آپ کی طرف سے تمارے تھے آپ کس سے
ہاں جناب اور آپ بتاؤ آواز کٹ رہی ہے ہے نا آواز
آگ ار نا پ تو ملب
ہاں ہاں آ باری ہے باری ہے
اچھا جناب ہاں ہاں انٹرنیٹ بھیا صحی بات ہے جناب
چو ج س جو بتا رہ
ہاں جناب صحی بات ہے سنائیے آپ
بس بڑھیا جناب انشاء اللہ
اور ات رت کر لی گیا
ہاں جناب ہو گئی اب شام کی تیاری ہے
ہ بناؤ تو بناؤ کیا بنا رہے ہو آج کھانے وانے میں
اب ابھی تو کچھ پلان نہیں اتنا ابھی تو کوئی بلانی ہے جناب اپ آگے دیکھیں گے کیا بنانا ہے کیا نہیں بنانا
ہاں انار با نا
ہاں اور سمشے دیتنا
ہاں سب کچھ کھی رہے تھ جا آپ سنائیے آپ کی طرف حال چال کس سے سے کیا کوچ چنگ میں کیا چل رہا ہے کوچنگ میںچنگ کیا کیا ہےچگ میںچگ کرنا صحیح کیاتی ہےچگ
ن آپ کے انٹرنیٹ تھوڑا سلو چل رہا ہے میرے حساب سے کٹ رہی ہے آواز بار بار
نہیں ب میرا صحی ہے رہا آواز
ہلو آب آ رہی ہے آواز آ رہی ہے آواز کی آواز کٹ رہی جھیک ال
اب
ہاں وہ صحیح آ رہی ہے
اچھا جناب آپ کی طرف کوچگا ہو اور کیاہ کیا پرورٹی کی کیا سدھانت انے
ہاں جناب کیا ادھر ہمارے تو کیا ہے جناب یہاں پہ نا جو مطلب دا ابھی تسو پاس
ہاں جناب تو اس کا مطلب کرنا صحی بھی ہے یا غلط بھی ہے یاپ
جناب اس میں دیکھو جناب اس میں ایسی بات ہے مطلب جس میں اگر آپ مطلب یہ چیزیں امی ابو جان پر بھی ل کر کے فرینا آپ یہ وہ کس پرار سے ب کو ٹریٹ کرتے ہیں اب جناب وہ اگر فورس فلی یہاں پہ بھیجیں گے ان کو ک نہیں تومیں تو یہی کرنی ہے تو جناب وہ بندہ جناب صرف تناؤ میں آئے گا جناب اس کو ٹینشن ہوگیا پھر بعد میں ٹینشن ہو گیا پھر وہی غلط قدم ہو آائے گا جناب
ہاں جناب صحیح بات ہے جناب
ن تھوڑو مطلب جناب امی آبو ہو بھی دان رکھنااہے تاکہ وہ بچوں کو ان کے انٹرسٹ کے حساب سے فیلڈ میں بھیجیں
بولی آ
بچہ جوناب د دسویں پاس کر کے ہی آ جاتا ہے اس کو کیا نالج
کچھ بھی نٹیج نہیں ہے جناب اس کو خود بھی ڈسیزن لینا آنا آ نہیں تھ کی جنا
بالکل اب دس اب آپ بھی بتاؤ دسویں پاس والے میں کتنی نالج ہوگی ہے ئی بات نکل نی بندہ
ابھی کے بچوں میں تو ٹولتھ پاس میں بھی نہیں ہے نالج بھائی صاحب
نہیں جناب صح ہی بول رہے ہو آپ ارے لوگ بات جناب ا گریجشن کرنے کے بد تک بھی نہیں نکل
ان مچور ہوتے ہیں پت نہیں
اور نکلتے بھی نہیں جنا پھر وہ جائیں گے گریجویشن کرنے کے بعد کوچنگ کرنے تب نکلیں گے پہلی بار
اھی میرے کچھ دوست ہیں ان کے ابھی بھی ان کے خود کے کپڑے خود نہیں لا پاتے وہ ان کے کپڑے ان کے ان کی انڈر ویئر بھی ان کی ممی لے کے آتی ہے بتاؤ ان کی ایج بیس ملت ہو گئی اب ان کو ان کے بچوں کا بچوں کا پروگرس کیسی ہوگی ان کا ڈیولپمنٹ کیسا ہوگا بتاؤ
بالکل جناب بالکل وہی تو
اب وہ خود ایسا سیکھ رہے ہیں تو وہ اپنے بچوں کو کیا سیکا دیں گے
بھی تو جناب پھر آگے بڑے بڑے ایونٹ میں جناب وہ پارٹیسپیٹ نہیں کر پاتا ہے
نہیں جناب آپ بتاؤ مطلب اپنا خود کا ڈسیزن میںی خود نہیں لے پاتے تو وہ ان کا خود کے بچے ہوں گے ان کی شادی ہوگی تو وہ اپنے بچوں کو یہی شکشا دیں گے وہ بھی اپنے بچوں کو بھی
صحیح ہے جنابھر آتی ہے جناب میں سے بھی پرابلم آتی ہے
وہ ان کے وہ ان کے انڈر گارمنٹس ان کے خ کپڑے میں نہیں لا پاتے تو کیا کریں گے کیا زندگی ہے ان کی
بالکل جناب بالکل سیکھ نہیں پاتے جناب
اچا کچھ کت ذمہ داری ہے میرے سے صاب کے ہیں وہ اور ان کے م پاپ مطلب پیسے والے ہو تو کیا پیسے والےسے پیسے والے کیا کریں گے پیسے والے ہو ب
اور جناب ان کے گھر والے ان کو بات بھی نہیں بھیجتے ہوں گے
اور کیا ان کو تو ابھی ان کو ان کے پڑوس کے دوسرے پڑوس والے نام پوچھ رہے ہیں نا ان ان کو نہیں بت
اچھا ہ بی تو ج ن ہ بی رہتا ہے ار جناب شیروں میں زیادہ رہتی ہے
ا کوئی کوئی گاؤں میں بھی ہوتا ہے گ تو کسی میں جرا دماغ میں کی
بالکل جناب گاؤں میں بھی رہتا ہے ج شہروں میں زیادہ رہتی ہے جب
ہاں کچھ کچھ گاؤں والوں بھی ایسے اور سمجھنے اور کیا کوئیئی مطلب شہری سے آ ج نا کوئی مطلب کسی سے شادی ہو کر بھائی
ہاں ہاں ہاں ہاں بالکل جناب
اس لیے تو گاؤں بے روج ختم ہوتے جا رہے ہیں
رہت ہی جنا ج یہ صحیح ہے
و کے سامان نہیں کرتے چھوٹے چھوٹے کپڑے پہنتے ہیں
اچھا
اس سے اس سے لڑکوں کا اس سے لڑکوں کا مائنڈ ہی ڈائورٹ ہوتا ہے آس پاس کا واتورن بھی دشت ہوتا ہے
بالکل جناب بالکل ش کیا ہے تھوڑا پھر پریشانی ہوتی ہے نہ پھر آگے آگے جاے بہت پریشانی ہوگی
اور کیا جناب ابھی ان کے سامنے کوئی بچے ہوں گے چھوٹے بچے جو کہسے تو گ
وہی تو ایک ایک دن میں ہی پو گھر چھوڑ کے وہاں ہوسٹل چھوڑ کے رہتے ہیں اور
وہ جناب ابھی میرے مطلب کوئی پاس نہیں کوئی بچہ وہ پانچ سال کا اس کو بھی گوٹ پٹک دیا ا وہ کیا سیکھے گا وہ کیا کرے گا وہ
پ ہو جناب کچھ بھی کیا سیکھے گا؟
اور کیا کہ رہا وہ بچے کا پریشرائز کرتے ہیں پیرنٹس
ہاں
اچھ کیسے کرتے نا اتنا فالتو میں پرشرائیز کرتے ہیں ان کو
بالکل بالکل صحیح ہے جناب
اور کیا یہ سمجھتے نہیں ہیں پیرنٹس کو گارجین سمجھتے نہیں ہے بالکلتے نہیں سمجھتے
بالکل
اپن اپن بھی کسی ایک اپن بھی کسی ایک کو سمجھا دے دو کو سمجا د پورے گاؤں کو تھڑے سجھاے بیٹ جائیں گے اپنا
بالکل ابھی ابھی جناب آج کل زمانہ سمجانے کا بھی نہیں تھا جناب
ہاں غلط مستے توو کیا مطلب ہے م گٹ سے
بالکل بالکل کیونکہ آج کل لوگ آج سمجھتے بھی نہیں
ہیلو سمجھتے جناب
اجا
اگر سمجھتے کسی کو کوئی گیان دیتے ہیں تو ایسا سمجھتا ہے تو کون سا گیانی ہے تو کون سا سکسیس ہے
جناب غلط بھی سمج اور پھر ان سمجنے کے تو جانے رہ ہے یہ تو
یہ کو بھی سکسیس نہیں ہے اپنا کو گان دے رہا ہے
وہی ہے وہی غلط سمجھ اس لیے آج کا زمانہ کچھ بولنے کا ہی نہیں ہے جناب
ہاں جناب کسی کو شکشا دینے کا نہیں کسی کو اپنا خود ہی کرو خود کی منندی سوچو
ہاں جناب
میں تو جناب بالکل میرے پاس بی ہوں تھوڑی بات سمجھ ہوں سب بار واتا سے تو
ہ نہیں صحیح ہے جناب بالکل لوگوں سے ساتھ س حساب سےحی رہنا چاہیے ویسے لوگوں سے جناب
ہاں جاں
زیادہ منہ بھی نہیں لگنا ہے اور
ہاں ہاں اس سے زہیں گے تو وہ اپنی بیٹی ل کے سامنے
ہاں اور کیا
میر فال تو ب ہاں بددہ
آپ کی آواز کہیں ج رہی ہے نا ابھی
وہ تھوڑا بہت کولر چلا لیا ہو کیا گرمی لگ رہی تھی
اچھا اچھا ہاں ت ابھی آواز آ رہی تھی
اپ ابڑ
آاب نہیں آ رہیکنا ٹھیک اور سناو سوال چال سب بڑھیا ہے جناب
ب بڑیا جنا
چ اچھا رانیتی وغیرہ کا کیا ماحول ہے جناب
ہ
ہاں
ہاں
رجنیتی وغیرہ کیا ماحول ہے آپ کی طرف جناب رانیتی
ہاں کیا رہے گا کت
نہیں ہاں جناب
آج دن تو میں ج نہیں نہیں دیتا کرتے
اچھا
انہوں نے تو انہوں نے تو بگاٹ رکھا دیس
بالکل جی بالکل بالکل جناب ان کی وجہ سے صی تو یہ چیزیں ہوتی ہے ہیں
وہ بھی کوئی گریجویشن نہیں دھ رہی ان کچھ کچھ بھی نہیں ہےے ہ
وہی تو جناب ان چیزوں یہ چیزیں یہ تو بگاڑ رہی ہے
یہ انپڑھ کیاضتی یہ کہ ہو ان کو مطلب یہی گریجویشن والوں کو کیسے کیس ان کو سکھایا جائے گا یہ یہ کیا سکھائیں گے کو خود کو نہیں آتی انہوں نے خود نے گریجویشن نہیں کی انہوں نے
صحیح ہے صحیح ہے جناب صحیح بات ہے
ی بات ہے صحی بات ہے ن
د نہیں نہیں دیتا کر طرف
تو جناب اپنی یہ تو مکمل ہوگی پھر اب میں کال کر دوں گا آپ کو پھر آپ جب کر دینا نا میں تھوڑا باہر جا رہا ہوں
ایکور کر لیتے جناب پندرہ ہو ج
اچھا اچھا ٹھیک ہے لگا لو تو اس ل پھر لگا لو